ہیلو
ہیلو
ہاں چار دو منے ہیں بت شادی کرنی ہوی نا
ہاں دونوں ننند ہے دونوں ایک سب سے بڑی ہے اور ایک سب سے چھوٹی ہے
تو چھوٹی والی کی جو بھی شادی ہوئی تھی اس میں ویڈیو آانی ڈالی ت چھوٹی ن
نہیں شادی ہو گئی ہے وہ میرے ایج کی ہے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے میرے عمر کی ہے بڑے ہیں میرے سے میرے بچوں سے بڑے ہیں ان کے بچے سب سے چھوٹی والی کے بھی
تو اپنے پنٹس کو سمھات ہیں کہ اپنی چیز بٹوارہ کر دو ج پ رہن
وہ لوگ بولتے ہیں کہ میری ممی اگر آپ لوگوں کو زمین جائیداد دے دیں گی تو پھر آپ لوگ ان کی سیوا سیوا نہیں کرو گے
س ایسا غلط ہے کوئی سیوا نہیں کرتا ہے
جگڑ جگڑا کے اپنی سانس سے ساری پراپرٹی لے لی
اپنا لیے بھی اور آ ہیں پریشانی
ہاں کبھی کبھی تو جھگڑ جاتی ہے اپنی سانس سے ہسبینڈ ہے نہیں اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی ابھی دو تین سال پہلے تو ہسبینڈ ہے نہیں کوئی کہنے والا ہے نہیں ان کو جھگڑ جاتی ہے ساس سے بھی کبھی کبھی
ربٹ نہیں برب بھی ملتی ہے
ہاں اور ہم لوگ اگر کچھ لڑ بھی جائیں اب گھر گرستی ہے میم کبھی سانس کچھ بول دے تو جھگڑا بھی ہو ہی جاتا ہے
ارے ہو جاتا ہے وہ ہر گھر کا کہ
ہاں تو بولتی ہے کہ تم لوگ تو تم لوگ تو میری ممی سے لڑتے ہو اور اگر میری ممی زمین دے دے گی تو تم لوگ تو ان کو رکھو گے ہی نہیں ان کا بڑاپا کا سہارا زمین ہی تو ہے اور کیا زمین ہوگی تو تم لوگ ان کے لیے کرو گے ورنہ نہیں کرو گے م
ویسے یہ لوگوں کی لوگوں کی سکچ بن گئی ہے تو سوچ صحیح کی ہے اور کچھ اولادیں مطلب کرتی بھی ہیں ایسا کچھ نہیں بھی کرتی
ہاں تو پھر ہم نے بھی زیادہ پریشا نہیں بنایا میں نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی مرنے کے بعد تو زمین کہیں جائے گی جب دینا ہوگا تو دے دیں گے اب اور اس کی امید ہی چھوڑ دی ہے نا ہم لوگوں نے ہم نہیں امید کی بھائی ہمارے خود کی پراپرٹی ہے ہم یہ ہم فوکس اس پہ کر رہے کہ ہم اپنا کچھ بنا لے بس باہڑ میں جائے باپ داناؤں کی زمین جس دن آنی ہوگی آ جائے گی
تو آج نہیں تو کل چاہے
ہاں پھر ہم لوگ بس اپنے آپ پے ہی فوکس کر رہے کہ وہ ان کا ویٹ تھوڑی کریں گے کہ وہ ہمیں پراپرٹی دیں گے پھر ہم وہاں پہ مکان بنائیں گے پھر رہیں گے تب تک ہمارے بچے ایسے ہی تھوڑی رہیں گے کیا
اچھا خاصا جاتا ہو
ہاں بس ہسبینڈ بھی کر رہے ہیں پھر میں بھی تھوڑا ہاتھ بٹا دیتی ہوں کہ بھائی دو پیسے اگر بچ ہی جائے تو گھر میں ہی بچیں گے اور جتنا جلدی ہم لوگ کر پائے اتنا کر رہے ہیں کیونکہ دن متی ہی دن متی ابھی ہمارا سٹی پہلس تو نارمل سٹی تھا ابھی ڈسٹرکٹ بن گیا ہے جلع بولتے ہیں نا اس کو وہ بن گیا ہے تو ابھی پراپرٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے یہاں پر
اچھا
پہلے جو میں ہاں ابھی پہلے جو پراپرٹی کا بھاؤ تھے وہ تو نارمل نارمل تھے ابھی تو لاکھوں میں باتیں کر رہی ہیں مطلب دس پندرہ لاکھ کی تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے
پھر لاکے پھر سے لی
ہوں بہت مہنگی ہو گئی ہے کروڑوں کروڑوں تک پہنچ گئی ہے سو سو گز کے پلاٹ اور کروڑوں تک پہنچ گئے اب دیکھو بتاؤ بندے کو کوئی بھی انسان ہو آج کل غریب انسان ہے تو بچارا کو تو کھانا پینا ہی مہنگائی میں اتنا بھاری پڑتا ہے خریدیں گے کیسے
کتنا دیتی ہے کرایا اتنا
میرے گھر کا کرایہ تو ابھی چار ہزار ہی ہے گھر کا کرایہ تو تھوڑا کم ہی ہے بٹ پراپرٹی بہت مہنگی ہے یہاں پر وہ بھی میں نے پرانا گھر لے رکھا ہے نا میں پرانا مطلب جو میں رہتی ہوں نا وہ پرانا والا تھوڑا مطلب اتنا فیشنیبل نہیں ہے مطلب پرانا بنا ہوا ہے دس بارہ سال پہلے کا تو اس میں رہتی ہوں اور میں تین سال سے رہی ہوں اس لیے رینٹ کم ہے باقی مکانوں میں تو کسی میں چھ ہزار کسی میں سات ہزار اس طریقے سے مہنگا ہے کرایہ
سائڈ سے پکڑی بھی پھڑتی ہے پھر آگے جا کے بھی پانچ ایکڑ ایک لاکھ دو لاکھ صرف ساتھ میں رہتے ہے
ہاں پگڑی ہمارے ادھر بھی ہے پر ہمارے ادھر سٹی کی طرف پگڑی ہے یہاں ابھی میں جو رہتی ہوں نا وہ تھوا نارمل علاقہ ہے یعنی سی سے تھوڑا باہر قصبہ بول سکتے اسے
اچھا جو سیکر وغیرہ وہ آپ کے پاس ہی یاس کے ہیں
کون
وغیرہ وغیرہ لگتا ہے وچنگ انسٹیٹیوٹ وغیرہ نہیں آپ کی طرح پڑتا ہے
ہاں
وہاں ایجوکیشن کافی اچھی ہے ہوجاتی ہے نہ
ہاں وہ تو ہے
آپ کی دکان کا کتنا بنتا
کیا بول رہے ہو سمجھ میں نہیں آیا
ہم کہہ رہے ہیں آپ کی دکان کا کتنا رینٹ ہے
دکان کا رینٹ ابھی دو ہزار ہے
یہاں سے وہ بجلی بجلی کا الگ
ہاں بل لائٹ کا الگ ہی بننا پڑے گا جتنا آئے گا صرف رینٹ رینٹ ہے دو ہزار ہاں اتنا تو چلو کر ہی رہے ہیں اتنا تو کر لوں گی میں خیر میں نے رینٹ تو کما لیا ہے رینٹ سے تھوڑا ایکسٹرا ہی کما لیا ہے اور آتے رہتے ہیں پیسے خرچ ہوتے رہتے ہیں پیسے کہاں ٹک تے ہیں
پانچ ساؤ کا نوٹ اگر کال لو اگر خرچہ کرنے پہ آؤ اسی ٹائم ختم ہو
ہاں بس نکل جاتا ہے اسی ٹائم پور کرتے
کوئی ویلیو نہیں ہے معم اتنا سچ میں میرا دماغ خراب ہوتا ہے جب پیسے کماتے ہیں بڑی مشل سے اور ایسے خرچے فالتو میں ہو جاتے اس ٹائم تو پتا نہیں چلتا جب واپس دیکھ تیرے پرس کہ بھائی پیسہ گیا تو پھر تھوڑا اچھا نہیں لگتا کا یار اتنی محنت سے کمایا تھا اور دیکھو آج کے زمانے میں پانچ سو روپے کی تو کوئی ویلیو ہزار کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے معم ہزار لے کے ہم مارکیٹ بھی نہیں جا سکتے کیا ہی لے کے آئیں گے ہزار روپئے میں
ا اچھا یہ بھی ہے کہ جب پورا حساب کرو تو پیسہ بالکل اکن آ جاتا ہے برابر ایسا لگتا ہے کہ خرچہ کہاں ہوا جب حساب کر تو برابر آ جاتا ہے
تو حساب میں ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ یہ پیسہ گر تو نہیں گیا
یہ تو لگتا لگتا کوئی ایسا کام نہیں تھا اچ تو صرف ایک یہی پلیٹ فارم بھی ملا ہے ابھی کیا کارے معمولات میں تھڑی ساری اس محنت بھی نہیں ہوتا زدہ
ہاں
پہلے کی طرح جیسے پہلے ہم لوگ کتنی میٹنگس کرتے تھے لوگوں کو جوڑنے کے لیے چھوٹے اس کے بعد پھر اس کو م ہوتے ہیں چار بانچ سینئر بھی ستے ہیں
ہاں سننی پڑتی تھی بھائی کیا کرے دو پیسہ چاہیے تو سننا ہی پڑتا ہے اسی لیے تو پھر خود کا تو خود کا ہی ہوتا ہے میم کسی کی سننی ہی نہیں پڑتی ہے سب سے اچھی بات ہے اور اپنا من ہوتا تب چھٹی رکھ لو اپنا من ہو تب اوپن کرو اپنا کام کرو اور اپنے حساب سے کرو سب سے اچھی بات ہے اپنے حساب سے کرو کوئی کہنے والا نہیں ہے تم نے یہ کیوں کیا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کوئی کہنے والا نہیں ہے اپنے حساب سے جب من ہو تب کر لو کسی دن طبیعت خراب ہو کچھ کام آ جائے کچھ فنکشن وغیرہ ہو تو چھٹی مار لو کون کرنے والا
اچھا دن بھر میں کتنے سوٹ اسٹچ کر لیتی ہیں
کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تین کبھی ساڑھے تین کبھی کبھی ایک دو ہی ہو پاتا ہے ہیوی نارمل اس کا فرق پڑتا ہے کسی میں ورک زیادہ ہوتا ہے تو فنیشنگ دینے میں تھوڑا ٹائم چلا جاتا ہے
ورک والے سچ میں تو سنتے ہیں کہ بہت زیادہ دقت ہو جاتی ہے
ہم اور آج کل یہ اسٹون وغیرہ اور اتنا چل گیا ہے کہ پوچھو نہیں مطلب کپڑا سمپل اور ورک اس میں تم جام اتنا ہوتا ہے کہ پورا دن کھا جاتا ہے کبھی کبھی تو
ہاں من بھی نہیں کرتا پر اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اب لیا ہے تو سلنا ہی پڑے گا
نہیں تو صرف وہ ہر طرح کی سلوئ سل رہی تبھی آپ کا کام چل پائے ورنہ کوئی دے د یہ دو ساری سمپل سلکتی ہیں ایسے سلتی نہیں ہے کیا کہتا ہے ان کو تو اور فنیشنگ بھی ضروری ہے آج کل کی عورتے تو دیکھتی بھی بہت ہے ہم ہی لوگ ہیں میری کیا جو بہنی وغیرہ ہیں بہت دیکھتی ہے فنیشنگ ہے کہ نہیں ہے کچھ کچھ ہے کچھ نہ ہے اور فنیشنگ دیکھیں گی
ہاں فینشنگ پیسہ ہی فنیشنگ کا ہی دیتے ہیں میم وہ لوگ پیسہ ہی فنیشنگ کا ہی دیتے ہیں
صحیح آج کل تو وہ جو کوئی بھی کون سی شلوار چلی ہے چوڑے چوڑے پہچے مری پتا نہیں
ہاں امبریلا کٹ ہوتی ہے نا اس میں نیچے سے بہت گہرا ہوتا ہے
ہاں وہ چوڑے چوڑے پیچے رہتے ہیں چوڑے چوڑا اس میں رہتا ہے بنا ہوا بہت چل رہا ہے آج کل وہ سوٹ بہت چل رہا ہے
میں جیسے انارکلی والا جو پیجامہ ہوتا ہے نا انارکلی والے جس سلوار ہوتی ہے وہ بھی سلتی ہوں میں
اچھا سل لیتی ہیں آپ
ہاں وہ بھی سلواتی ہے نا لڑکیاں پلازو بنواتی ہے اس کے امبریلا کٹ کہ جیسے آپ کے جو گرارا بنتا ہے نا نیچے والا اس کا پلاجو بنواتی ہے لوگ گرارا پلازو سیم ہی ہوتا ہے گرارا میں تھوڑا گھیر زیادہ ہوتا ہے اور پلازو میں بھی ہوتا ہے ڈھائی ڈھائی تین تین میٹر کے پلازو بنواتی ہے یعنی ایک پیر کا ڈیڑھ میٹر گیئر ہوتا ہے
اچھا خوب گھیردار بنواتی ہوں ان کی
ہوں ہاں پورا ہاں پورے لہنگے کے جیسے ہی لگتا ہے وہ سلو اوپر تو سلوار مطلب کرتا پہن لیتی ہے سلوار کی جگہ اس کو پہنتی ہے پھر اس میں گھیرا لہنگے کہ جیسے ہو جاتا ہے
ہ بڑھیا لگتا ہوگا اس کی سلائی بھی زیادہ لیتی ہوں گی
ہاں اس کی سلائی پھر محنت کے حساب سے لگتا ہے اور کپڑے بھی تو وہ لوگ الگ الگ لے کے آتے تہے نا کوئی کوئی ویسے سلکن والا کپڑا ہوتا ہے کوئی کوٹن میں تو کہاں بنواتی ہے کوٹن میں بنواتی نہیں ہے دوسرا ہیوی کپڑا لے کے آتی ہے تو پھر ا محنت کے اکارڈنگ لگتے ہیں پیسے
ہمم چلیے میں آپ کو واپس سے کال کرتی ہوں ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اوکے